ہیلو ہلو اسلام علیکم ٹھیک ہو گھر اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہوں
ہاں شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں اور سناؤ
بس ٹھیک
کھانا کھایا اپ نے
ہاں میں نے کھایا کھانا
آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے فون کو نزدیک رکھو
ہاں بولو
نماز پڑھی آپ نے
میں نے پڑھی
جھوٹ بول رہی ہو
جھوٹ تم بولتی ہو میں نہیں
اچھا اور میں سوچ رہی تھی آج ہمیں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے زبان کی حفاظت
ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بول رہی تھی میں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے زبان اسی زبان سے انسان دوسروں کی دل جیت بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے
ہوں بالکل ٹھیک کہا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ سے کیا گیا کام
حساب ہوگا لیکن زبان سے نکلا ہوا الفاظ کا بھی الگ کے آ ہاں پورا حساب ہوتا۔ ہوتا ہے
بالکل جی ہاں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لفظ کسی کے دل کو اتنا تک اتنا تکلیف دے تا ہے کہ وہ سالوں تک اس درد کو بھول نہیں پاتا
اسی لیے ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا اس سے کسی کے دل دل تو نہیں دکھ۔ دکھ رہا ہے
بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دل کے جو اللہ ایم م تعلیم دی کہ جو اللہ اور آ خیرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یہ تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے
کتنی خوبصورت تعلیم ہے اگر ہر انسان اس ایک بات پر عمل کرے تو گناہو۔ گناہ دوس۔ دوستوں اور مشرکی میں بہت سے جھگڑے ختم ہو جا سکتے ہیں
بالکل آج کل سوشل میڈیا پر لوگ بنا سوچے سمجھے کمنٹس کر دیتے ہیں کسی کا مذاق بنانا یا برا کہنا عام بات بن گئی ہے
ہاں اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کہ کی بورڈ کے لکھنے ہوئے الفاظ بھی زبان کی طرح ہی ا ذمہ داری رکھتے ہیں
غیبت، چغلی، جھوٹ اور بد زبانی یہ سب زبان کی بڑی خرابیاں ہے جو انسان ایک ہی نیک عمل کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے
کچھ لوگ مذاق میں بھی ایسا یہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو دوسروں کو رلا دیتی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مذاق جائز نہیں ہوتا
بالکل مسکراہٹ بانٹنا اچھا ہے لیکن کسی کو بےعزتی کرنا کر کے ہنس نا بالکل غلط ہے
اگر اک اگ گھر کے اندر بھی آ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں صرف اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ غصے میں اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکتے
اگر غصے کا وقت انسان کچھ دیر خاموش ہو جائے تو بہت سے رش تے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں
میٹھی زبان صرف دوسروں کو ہی خوش نہیں کرتی بلکہ بولنے والے کی عزت بھی بد ہاتی بڑھاتی ہے
اور سخت زبان اکثر لوگوں کو دور کر دیتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دعا کر اللہ تعالی سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سچ بولنے میٹھی زبان رکھنے اور بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
آ مین اگر ہر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لے تو گھر معاشرہ اور پوری دنیا زیادہ پرسکون بن سکتی ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ زبان کی حفاظت صرف دین ہی ہی نہیں ہر رشتے کی بنیاد بھی ہے
بالکل اچھی زبان سے انجان انجان لوگ بھی اپنی لگنے لگتے ہیں جبکہ بری زبان آ اپنوں کو بھی دور کر دیتی ہے
کبھی کبھی ہم غصے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں خود شرمندہ کر دیتے ہیں
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کے وقت فیصلہ بھی نہ کرا کرو کیونکہ وہ غلط ہو جاتے ہیں
بالکل آج کل لوگ فورا جواب دینے کو اپنی طاقت سمجھتے ہے جبکہ اصل طاقت اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے
بالکل جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تا ہے وہ بہت سی گناہوں اور جرموں سے بچ جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں اگر لوگ نرمی سے بات کرنا شروع کر دے تو آ آدے مسئلے خود ہی ختم ہو جائے
یہ بہت بالکل یہ بات بالکل درست ہے ا الفاظ چھوٹ لگتے الفاظ ا چوٹ لگتے ہے اور میٹھی بات مار دیتی ہے
والدین سے بات کرتے وقت بھی ہمیں اپنی آواز اور الفاظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے
اور چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی پیار اور ادب سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اچھی زبان سیکھیے
بچے اکثر وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں
اسی لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گفتگو کو بھی بہتر بنائے
آج کل سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برے کمنٹس کر دیتے ہیں
ہاں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لکھا ہوا ہر لفظ بھی اللہ کے نزدیک ذمہ دار رہتا ہے
کسی کا مذاق بنانا یا اس کی کامیابی کامیان سب کے سامنے کمیاں سب کے سامنے بیان کرنا بھی اچھ ھی عادت نہیں
بلکہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی کمیوں کو چھپانا چاہیے
کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تعریف کسی کا پورا دن خوشگوار بنا دیتی ہے
اور ایک برا جملہ کسی کی ہمت توڑ سکتا ہے
اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے
سچ بولنا بھی زبان کی حفاظت کا ایک اہم حصہ ہے
بالکل جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا آخر میں نقصان ہی دیتا ہے
غیبت اور چگلی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے
کیونکہ یہ صرف دوسروں کو نہیں ہمارے اپنے اعمال کو بھی نقصان پہنچاتی ہے
کبھی کبھی لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں
لیکن مومن کی پہچان سچائی اور امانت داریم ہوتی ہے
اگر کسی سے گ گل غلطی ہو جائے تو فورا معافی مانگ لینی چاہیے
اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں دل سے صاف معاف کر دینا چاہیے
میٹھی زبان انسان کی اصلی خوبصورتی ہوتی ہے
اگر اچھے اخلاق کا سب سے پہلا اثر اس کی گفتو میں گفتگو میں نظر آتی ہے
ہمیں ہر روز اپنا محاسبہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اآج ہمیں کسی کس کس سے کس انداز میں بات کی
اگر کوئی کمی نظر آئے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری زبان کو ہر بری بات سے محفوظ رکھے
امین اللہ ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق دے جو لوگوں کے دلوں میں جوڑے ناکہ توڑے
اگر اگر ہر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے کرنا سی سیکھ لے تو گنو گناہوں سے محبت میں امن اور رشتوں میں خو مضبوط تی آ سکتی ہے
بالکل زبان چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے
اسی لیے آج سے ہم دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ نرمی او اور ادب سے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں گے
انشاء اللہ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اچھے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
یا رب العالمین اچھا اللہ